ہیلو جن ہاں بول کھا لیا ہے نا ہو کیا کھایا
کھچڑی بنی تھی ابھی
پین کھچڑی کھانے کا من کر کر رہا ایک دم سے بتا نہیں ھیچڑی کھانے من کرنے لگا
ہ
پاتر ہاں
ہاں بولو
سلوار کے میں پیٹ اب اتنا ٹائٹ ہے کیا ہوا کو لگ پانی وانی پیا ہے اس کی وجہ جے لگتا ہے پھول گیا ہے پیٹ میں آ کے
ہو سکتا ہے
اچھا ہوا نہیں کھایا ایک ہی کھایا ایک سے آگے نہیں کھایا
ہاں مورن ت میں دوبارہ کے لیے اٹتی بھی نہیں موٹی
کھانا نہ کھا پاتے اب دیکھو رات میں تھوڑے س ہاںے بابی بریانی ب آ ڈے گے آ ن ل
ہ نہیں رہنے تو ہم کو نہیں چاہیے
م بن رہی ہے کیا کیا بن رہی بتاؤ کا ہے نہیں من نہیں بھابھی کے ہاتھ کہنا ہے کھانا ہم نے تم کو جب دیا اپنے ہاتھ کہتے تم بھاھی گھاتٹ کا کھا کے بتانا کیسا ہے
اچھا کیا
بریانی اور کر دیں گی ہو تم کو تو میں بہت جیاانا وہ کال سے ہو تم تھوڑا سا
ارے ہم نے پوچھا تھا کہ کیا بنائیں گی ہم پوچھ رہے ت ھے کہ کیا بنائیں گے بھبھی بولو س
ہ گرمی
ہاں باہر ہی ہیں
ہ اچھا
ہوں
باہر کہاں جا رہے ہو تو باہر کہیں نکل گئے جب کال چل رہ ہے تو ا
گھر پہ نا سسور د دیا آگا نا کبھی باہر نکل آ ہے
بڑی جلدی آگ اچھا تو اتنی دیر میں آتے شام میں آٹھ بج جاتے ہیں جب بات کرنا رہتا ہے تب ایے تو وہ شام میں آٹھ بج جاتے ہیں جب بات کہناات تو واہ نہیں رہے ان لووں کا گھر پہ ٹک ہی نہیں رہتے ہاں
ا پہلے ہی بتا رہ تھاوں جاننے جانے کا اس ٹائم کوئی ٹائم نہیں ہے
بڑھیا ہے سومر میں بھی سب سوزی کا کام کرنے بہت محنت کری میں تب جا کے آج یہاں پہ آئے ہیں تم لوگ اتنا تم لوگوں پارک اس کے اتنا بڑا کر اتنا بڑا گھر
اچھا
ایسے اب ایک نہیں رہا بق دیکھ لو
م کام قہید کرنے کے لیے ان سے نہیں ہوگا وہ اپنا کمائیں گے اپنا کھائیں گے اور پھینکیں گے ایسے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے ہ رہے ابھی کرنا ہے انیں لوگ کے لیے ہم کریں گے ابھی ہم جو جوان ہے ہم کیا وہ تم کو کھلا گ ت کہ ہم کھلائیں گے ہم کھلائیں گے ان لوگ کو وہ لوگ م دیکھے رہا رمج بھائی لو اببا کا ہاں بسیک کہاں نکل گیاؤ
ہم نے ن کیالا گھر کے ہی پاس تو اس میں نیٹ ورک کی وجہ سے آواز بار بار چلی جاتی ہے
ہاں چان نہیں پتا آفس میں اپلیکیشن دے کے چلی آئی ریزائن لیٹر
کون
چاندنیی
جزائن کا ہے
ا وہ اس لیے کہ سل اس بار اس بار اس کی سیلری کم اٹھی ہے نا میں خیال اس نے جان بوجھ کے ہی کم اٹھائی مطلب آخر میں اس کی سیلری بن نہیں رہی تھی پانچ ہزار سے اوپر ہو رہا تھا اس کا اگر وہ پانچ ہزار سے زیادہ کوڈر نکال سات ہزار آٹھ ہزار تو وہ پیسے سیل اس کی جتنی چھٹی وہ کاٹ لی ج اس نے جان بوجھے کیا کیا کہ پانچ ہزار تک کے یہ ہی آرڈر رکھا اس کے بعد جتنے آرڈر ہوتے سب دوستوں کو دے دے دیی تھی وہ کہ میرا آگے نہ بڑے جس کی وجہ سے سیلری
اچھا صی ہے تو ریزائن کا ہے دےج اس پھر
وہاں سینڈ کر دو گھر آئی میسج کری کہہی جو آپ نے سیلری دے رہے ہم کو وہ اپنے پاس رکھ لیجے ہم کو نیچے آئیے ہم کل پرسوں منڈے کو ریزائن لیٹر آپ کو بجوا دیں گے آپ دیکھ لیجیے گا چیک کر لیجے گا ہم کو آفس میں کام نہیں کریں گ اوکے بیٹا
کس نے کہا بل
آادل سر نے بہت کنجوس ہے یار گئے ہیں عمرہ امرہ کر آئے ہیں گنجے ہوئے لیکن سدھرے ہی نہیں پیسہ بت کھانے کا دیکھو ابھی یہ سب اور لڑکیاں اتنی کمی نہیں کمی جو لڑکیاں ان کو منہ لگائی ہی کر تین ان سے منہ پہ جواب دریی ان کا ایک روپیہ نہیں کاٹیں گے یہ وہ پندرہ پندرہ دن چھٹی کرنی ہیں
ہاں
اور کسی کا ہم لوگ کا بھی تو میں بھی پیسہ بہت کاٹتے میرا جبتے ہم
س رکھ دین بولتی ہم جب ہم سیدھا ایک ا ہم کہتے ہیں جب تم پیسے ہم کو آرڈر کے حساب سے دے ہو تو میری چھٹی سے تم سے کیا ل دن ہم چھٹی کریں نہ کریں کچھ کریں ہم ایک دن میں ایک ایک آرڈر نکال اس کے بعد انتیس دن چھٹی م ہمارا پیسہ تو ایک ہی آرڈر کا دو گ نا تو اپنے کام سے کام رکھو خالی جو آرڈر ہم کو مل رہا ہے جو آرڈر میں کر رہا ہوں جتنا کام میں کر رہا ہوں اس کا پیسہ لے کے ل یہ جو ہے پالتو یہ نوٹنکی میں نہیں وہ کروں گا کہ جو ہے میری چھٹی کا تم پیسہ کاٹو سیلری تم پندرہ ہزار سیلری ہے ہم کو مہینے میں دو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آرام سے جس دن میں چھٹی کروں اس دن کا جتنا بنے ایک دن کا اس حساب سے ت
چاندنی چاہے تو کر لی دوسری جگہ جائے گی اس کو آرام سےک پندرہ ہزار کی جو مل جائے گی لیکن وہ کر نہیں رہ پاس میں جب ہم کو مل رہا ہے تو ہم کیوں جائے گا اپنا کینوینس لگا کر
اچ
کرتی اسی کوال کون جب یہیں جاتی ہے آیو سی جان جاتی ہے وہاں پہ بھی جائے گی اس کو مل جائے گی اس کی مطلب بولنے اور کالنگ اور نہیں کرتے اس کی کالگ بہت اچھا اچھی ہو گئی ا دن پروفیشنل ہو گئی ہیں لوگ م جانے نہیں دیں گے فی الحال اس کو کہ جتنی لڑکیاں ان کو سنا سنا کے بھی گئیں ہیں جلیل کر کے بھی گئیں اس کو بھی کال کر کر کے بلوائیں گے اتنے وہ ہیں اگر آشیش سر سے لڑائی ہوگی تو عادل سر بلائیں گے اگر عادل سر سے کسی سے لڑائی ہوگی تو آ سر بلائیں گے لوگ ایسے کرتے ہیں ہم کو بھی بلوا چکے ہیں ابھی بھی لاسٹ ٹائم بلوا رہے تھے آستھا گئی تھی تب بھی ہم پوچھ رہے تھے روشنی کیا کر رہی ہے
ہ تو تو
وہی سےب چاندنی سے پوچھ رہے تھے کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو پیسہ ملتا تو چاندنی نے کہا اس کی مرضی ہے سر اس کو کرنا ہوگا تو کرے گی نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کرے گی وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے یہی سب بتا دی سے
نہیں تو ڈائریکٹ کئی ن چیتا نہ کہ د ن کیونکہ جو گھر بیٹھے وہ کما رہی ہے دس سے بارہ ہزار روپئے مہینہ تو اس کو کیا ضرورت ہے یہاں آ کے بکواس سننے کی
زیادہ ہم کو پانچ اچھ سے زیادہ دے نہیں مری حالت میں ہماری حالت جو اچھےچ ان کے تم پیسے کاٹے لو ان کو تم اتنی سیلری دےو پھر ہم کیا چاہیے ہم بول بھی نہیں پاتے ہیں نا سر کیا آ کے
ا پوکا ہاں میرے آگے تو تمیں جو ہے جبان پھر جو ہے کیا کہتے ہیں بارہ انچ کی ہو جاتی ہے
چی گبارا انچی کتنا ہوتا پتا ہے
ہاں ہم کو پتا ہے
ہاں دتے ہیں تو وہیں ہوتی ہے وہیں نہیں ہوتی
ہ مائ ہم ہم سبک آگے بول لیتے ہیں تو وہیں طرح خالی جو ہے تمہیں آگے نہیں ہم بکواس کرتے ہیں سب کے آگے بیچتا بولنا ہے ہم بول لیتے ہیں
ہ نہیں تم خالی میرے آگے بڑولتے ہو اور کسی کے بھی ہمارے آگے تم کیا چاہتے یہ بتاؤ کیا تو میر ابا کا تیزے چال اس میں کھانا کھانا چاہتی ہو تو بتاؤں کھا لیں کے سا
ک لو بریانی بنانا دونوں میں آئیں گے کھانے اور کے ٹک ہے ہ
نا عید بقرید کے بعد آنا رات کا بھی کھانا کھانا کھا کے جانا
ہ م کرو
قائم آ کر اپنی بھار بھیت منوائیں گے
نہیں رہنے دو میرے گھر والے آ کے کھانا نہیں کھانے آئیں گے تمہارے گھر
ا چھوٹے بھی چھوٹے بھی لڑکی خالی
تو وہ بات
دسرال ان کا بھل ہی غریب ہوئی ان کوو پھول
تو وہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں تمہے جو ہے سب یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں آگے تم چھپن تھالی لگا کے رکھ اور وسے بھی وہ جائیں گے آ بی آسانی سے کھانا ویسے بھی نہیں کھاتے ہیں زیادہ کہیں وہ وہاں بھی جاتے ہیں بھائی کے سسرال سبزی وچتا جلد نہیں
جات نہیں ہیں وہاں سسرالی میں ج ی ہیں
بہت کم نہ کے برابر ہم کو آخری بار ہمیں لگ ایرا عید میں گئے تھے عید میں بھی ہ
تو کتنا پڑے ہیں
بڑے ہیں مطلب ففت تک کی ہو تھ ہوں اور کیا
پھر بھی ماشاء اللہ اگر اچھا خاصا پھے ہوتے تو بہت آگے نکل رہ اور تب ہم لوگ کو ج کو پڑھا لکھا رہی نا تبھی تو ہم لوگ اتب پیچھے ہو
ایسا کچھ نہیں ہے
ابا جی میں نے پانچویں تک پڑھے ہیں
سلیم بھائی ابو بہت سب لوگ جو ہے دونوں لوگ پتک کی پڑے ہیں سلیم بھائی ہمارے ہیں وہ فون سے سب کچھ سیکھ ہ تو کیا آ گئے تم کے ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہوں س تک پڑھے ہیں کوئی ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے
نہیں میرے وہاں ا سجاد جس کو پڑھنا ہوتا ہے ایسے پڑھ ل میں شزاد بھائی زیادہ نہیں پڑھے اور پھر اپنے سے جب بڑا ہوگیا تب اس
ارے یہ
سج بائی کا نیچر بالکل میرے جیسا ہے اس کو نوٹس کرتے کہ مطلب اس کی بہت ساری چیزیں صبح صبح اٹتا ہے نا جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں وہ اسپیکر پہ بجاتا ہے پوری
ہ
میں ہم نے دے دیا اس کو پارا ہاتھ میں س آج بلی تھیار پتا نہیں کیا کہ صبح آ اٹھی تو تھی نہیں ہم آج دیر میں اٹھی تھی ہم اٹے پانچ بجے کمپلیٹ ہو گئی دوسری گال
رکو پانچ منٹ نام کر رہے ہیں
ہ کر چکے ٹھیک ہے اللہ حافظ
ج